ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام وعلیکم
اور سب خریت
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کےسے ہو
بس اللہ کا شکر ہیے ہاں سب خوش ہے سب ٹھیک ہے
ہاں تو میم کیا کر رہی ہو ابھی
ابھی کچھ نہیں بس ایسیے ہی خالی بیٹھی تھی تو سوچا فون کر لیتی ہوں آپ کو
اچھا ٹھیک ہے تو ناشتہ پانی ہو گیا
ہاں جی ناشتہ پانی ہو گیا آپ اپنے کر لیا ناشتہ پانی
ہاں الحمد للہ میرا بھی ہو گیا
اچھا اچھا اور اور فرمائیے
تو میم میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی بہت اگر جانکاری آپ سے ملے گی ملے گی تو بہت اچھا رہے گا میم میں انوائرمنٹ کو لے کے کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آئے دن دن بہ دن جو ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں ہاں
اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا کہ ہم اس پریشانی میں دن بہ دن زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں
اس کا کارن تو گرمی بڑھنے کا کارن تو یہی ہے کہ واہن بہت چل رہے ہیں ان سے بھی گرمی ہوتی ہوتی ہے ان کا پالوشن ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے فیکٹریوں کی ہیٹ ہوتی ہے پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں ٹھنڈی ہوا دیتے ہے اس سے گرمی سے رحت پانے کے لیے تو یہ بس یہی ہے کے پیڑ پودے دکھ سےدکھ لگائے اور ان کو کاٹنے سے بچا ہے
بالکل میںی میرا بھی یہی ماننا ہے کہ آج کل جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی بڑا ریزن ہے کہ گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے جو گلوبل وارمنگ ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کارن کیا ہے کہ بارشیں جو ہے اپنے ٹائم پہ نہیں آ رہی ہے
بارش اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہی کچھ بھی چیز اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے
بالکل یہ کارن ہے کہ ہمیں اتنی ساری گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تو ہمیں چاہیے کہ ڈیفارسٹریشن کے بجائے ہمیں افارسٹریشن کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے یہ ایک دم صاف ستھرا رہے گا اور ہمیں جو پیڑ پودوں سے جو آکسیجن بھی ہمیں فریش ملے گی
آکسیجن بھی ملے گی ٹھنڈی ہوا بھی ملے گی جو کہ ہمارے بہت زیاد مہتوپورن ہے
بالکل اگر ہم فریش آکسیجن کا یوز کریں گے تو ظاہر سی بات تھ جو ہماری انٹرنل آرگنس ہے لنگس وغیرہ وہ پراپرلی فنکشن کرے گی
دیکو نا آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آکسیجن دی جا رہی ہے
بالکل یہی کارن یہی کارن یہی کارن ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے زیادہ پلیوٹ ہو گیا ہے
ہاں ہاں پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں جتنے ہو سکتے ہیں اتنے پیڑ پودوں کو کانٹے سے بچانا چاہیے
بالکل میں میں میرا میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک حکومت بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اگر کہیں پہ پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں تو ان لوگ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ان لوگ کے خلاف ان لوگ کے اوپر کوئی چارجز کوئی چارجز نہیں لگتے ان لوگ کے خلاف کہ یہ پیڑ پودے کاٹنے سے یا جنگل کاٹنے پہ پوری بین لگنی چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے
پین لگنے چاہیے پنش کرنا چاہیے ان پہ کوئی جرمانہ لگانا چاہیے کہ جو پیڑ کاٹتے ہوئے دکھائی دے اس پہ جرمانہ ہے
بالکل میم اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو جنگلات ہے ان کو کاٹ کے وہاں جو فیکٹریاں بن رہی ہے پیڑ پودے کاٹ کے بالکل ہی پیڑ پودے کاٹ کے فیکٹریاں جو بن رہی ہے اس کے بعد ان فیکٹریوں سے کوڑا کرکٹ نکلتا ہے دھواں نکلتا ہے وہ دواں جو ہے ہمارے ماحول ماحول کو ایک دم گندا کر لیتی ہے تو یہی کارن ہے کہ آج ہم بالکل آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں گھروں میں کتنے سارے بیمار پڑے رہتے ہیں
ہاں گھر میں د دس ممبر ہیں تو اس میں سے آٹھ ممبر آپ کو بیماری ملیں گے ہاں ہاں
بالکل میم یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں آ گورنمنٹ کو یا باقی دیگر لوگوں تک یہ میسیج پہنچانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایفورسٹریشن کرے کہ نہ کی ڈیفورسٹریشن کیونکہ ضرورت کے مطابق اگر کہیں پہ کوئی پیڑ کاٹنا پڑے تو اس کے بدلے وہاں پہ دوسرا پیڑ لگانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہمارے
کھیتی ہوتی تھی وہاں پر بھی کھیتی کی جگہ فیکٹریاں لگائی
بالکل میم یہ جو انڈسٹ ٹریل انڈسٹریل ایریا ابھی زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے وہ ہے کہ پلیوشن زیادہ ہو رہا ہے اوپر سے اوپر سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ پولیوشن بڑھ رہا ہے تو اس کےعم اس چکر میں جو ہے ہماری واٹر باڈیز ہے جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہے تالاب ہے وہ بھی ابھی اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہمیں کہ ہمیں پینے کے لیے بھی صاف پانی نہیں مل رہا ہے
ہاں
تو ہمیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا ہے تو ہم پولیوٹیڈ واٹر جو ہے وہ فلٹر کلیر کر کے پی رہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندرجو ہے بیماریاں پیدا ہو جائ گی
ہاں نئی نئی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اب تو
کل ایسی ایسی بیماریاں ابھی آ رہی کہ جن کا ابھی آ عم کوئی عمم علاج بھی نہیں مل رہا ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
تمہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو جو ہے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے خاص کر کے جو یہ واٹر باڈیز ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہمیں
ہاں صحیح کہا آپ نے
کیونکہ یم پانی جو ہے یہ
ہاں
طرف سے ہمیں فری سورس میں ملا ہے کیونکہ اگر ہم ان سب چیزوں کی قدر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا
ہم یدی ہم اور کسی کو نہیں سمجھا سکتے تو ہم خود تو یہ کر سکتے ہیں نا
بالکل بالکل بالکل صحیح میم یہ یہ شروعات جو ہے ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے
ہاں ہم کریں گے تو ہم کو دیکھ کے دو کریں گے دو کو دیکھ کے چار کریں گے
تب ہی تو ہم دوسروں کو سمجھا سکیں گے کہ بھائی یہ یہ غلط ہے اس سے یہ نقصان ہو جائے کے اس سے وہ نقصان ہو جائے گا تبھی تو ہم اپنے فرینڈس کو ریلیٹوس کو اپنے نائبر اس کو سمجھا سکیں گے
ہاں ہاں تب ہی تو ہم سکسیس ہو پائیں گے جب ہم خود پہلے قدم ہم کو خود اٹھانا پڑے گا
بالکل میم بالکل کیونکہ یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو فری سورسز ملے ہے پانی ہے ہوا ہے پیڑ پودے ان سب چیزوں کی ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو یقیناں یہ بھی ہماری اتنی زیادہ قدر کریں گے
یدی ہم بڑے بڑے ہمارا گھر یدی چھوٹا ہے تو ہم بڑے بڑے پیڑ پودے نہیں لگا سکتے کم سے کم گھر میں چھوٹے پودے
بالکل گھر کے آنگن میں گھر کے بغیچے میں چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے لگا سک تے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا ہمارا جو امم ہماری جو مین مینٹلٹی جو ہے وہ بھی ایک دم پیور رہے گی فٹ رہے گی تو سے اس سے کیا بالکل ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے وہ بھی ایک دم صحیح رہے گا تو ہمیں چاہیے کہ یہ میسج ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اپنے ماحول کو کوئی نقصان نہیں آنا چاہیے اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور جو نیکسٹ جنریشن آنے والی ہے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا
اور فیکٹریوں کو بھی بند کرنا چاہیے جتنی کم سے کم فیکٹریاں ہونی چاہیے جو بگر فیکٹری کام کر سکتے ہیں مزدور کر سکتے ہیں وہ مطلب مشینوں سے نہیں کیا جائے تو اچھا رہے گا اس سے بھی پالوشن میں راحت ملے گی کیونکہ پالوشن کا پانی ندیوں میں تالؤوں میں جاتا ہے وہیں سے پانی ہمارے پاس آتا ہے فلٹر ہو کے
بالکل میم اگر یہ انڈسٹریل ایریا جو ہے جو فیکٹریز ہے یہ کسی ایسی ایریا میں ہونی چاہیے جہاں پہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو جہاں سے بالکل کھلے میدان میں کوئی ایسی لینڈ کا پرووائڈ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ فیکٹریاں ہونی چاہیے جہاں پہ کسی جیو جنتو کو کوئی نقصان نہ ہو
ہاں صحیح کہا آپ نے اور جنگلوں کو کاٹنے سے بچانا چاہیے اس کی اس کے لیے بھی ایکشن لینا چاہیے کچھ
دن ہم نیوزوں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے کہ جنگلوں سے جو جانور آ رہے ہے بستیوں میں آ رہے ہے اس کا کارن یہی ہے کہ جنگل جو ہے کاٹے جا رہے ہیں بالکل اب جو جنگلی جیو ہے وہ بھی ابھی جنگلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کہ وہ بستیوں میں آ رہے ہیں تو بستیوں میں آ کے وہ ہمیں بالکل بالکل بستیوں میں آ کے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں
وہ خود نہیں آ رہے ان کو بھی ہمیں لوگ لا رہے ہیں
بالکل میرا کہ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے بالکل میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جنگل ہم جب جنگلوں کی صفائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ جنگلی جانوروں کا گھر تو جنگل ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں
اگر ہم ان کے گھر اجاڑ دیں گے تو تو بیےچارے وہ جائیں گے کہاں وہ تو روڈ پہ ہی آئیں گے بستیوں میں آئیں گے تو نیچے آ کے کہ وہ ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے
اگر کوئی ہمارے گھر پہ آ کے ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم تو روڈ پہ ہی جائیں گے نا
بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات کہی ہے مآم آپ نے
اس لیے جنگلوں کاٹنے سے بچانا چاہیے اور جتنا ہو سکے فیکٹریوں کو کم سے کم ہونا چاہیے اور اس پہ واہنوں پہ بھی مطلب روک لگانا چاہیے ایک پر بندہ ایک ایک جنا ایک گاڑی لے کے نکلتا ہے تو اس پہ بھی بین لگنی چاہیے کہ گاڑی میں کم سے کم چار جنے ہونے
بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ شارٹ ڈسٹینسز ہم یہ جو ہم سارٹ شارٹ شارٹ ڈسٹینسز گاڑیوں سے کور کرتے ہیں موٹر سائیکل سے کور کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو شارٹ شاٹ ڈسٹینسز ہے بائی فٹ کور کرنے چاہیے کیونکہ اسے ہماری تندرستی بھی اچھی رہے گی اور واتاورن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جو نیچرل سورس آف فیول ہے وہ بھی بچ جائے گا کہیں نہ کہیں تک وہ بھی بچ جائے گی
چلو خدا حافظ بعدمیں بات کرتے ہیں ابھی کچھ کام آ گیا
اللہ نے چاہا تو ہم پھر سے بات کریں گے آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا ہے شکریہ تھینک یو میم اللہ حافظ
خدا حافظ